ولیکم آپ ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہوں ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک
شکر اللہ کا آپ سب ٹھیک ہو وہاں
ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا کھانا کھایا ہاں وہورن ن حال گیا ابھی کو مامو آیا تھا ابھی گیا
از لیے آپ بیٹھی ہو فری
ہاں ہاں اور کچھ نہیں کرنا تھا آج ہاں وہ کھیل رہا تھا ابھی میں نے ان کو کال کی وہ کھیل رہا تھا
بیٹھے گ
ہاں
بیٹھے گا وہ وہاں پہ
ہاں وہ بیٹھے گا ایک گھنٹے کے لیے لیا انہوں نے بولا ہم چار بجے اس کو واپس لائیں گے بس آپ کیا کر رہے ہو
بس میں کا کیا ابٹ ٹھیک ھیک
اچھا محمد اسان کیا کر رہا ہے
اور
بس شکر اللہ کا آپ بولو کھانا پکایا
گ کھان میں نے فکایا
اچھا ماما آئی واپس
جی ب
ہاں ہیلو
ہاں اور
آ ماما آئی واپس
وہ چھ بجے آئے گی واپس
اچھا اچھا ٹھیک اچھا کہ آپ بیٹھے گ دن بھر آج
ہاں وہ کیا
آ آپ سب بس شکر اللہ کا میں بھی بیٹھی ہوں ابھی
آیا
ہم نے کل ہی پکایا تھا سبزی آج بھی آج بھی وہی ہے
ا ٹھیک ہے اپ یہ دس اسی نمبر پہ کرنا آپ ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ
اور کوئی نمبر مت ہے
نہ مجھے ابھی کوئی نمبر نہیں ہے اور
آپ کہے نا نانی کاکب اس کو بولو
نانی کا فون اس کو پھر وہ مجھے کہاں سے دے گی اگر اس کو او ٹی پی آئے گی وہ مجھے کیسے دے گی وہاں سے
تو نہیں آئے گا
اس کو کہاں آئے گا
پھر وہ نمبر میں پاتا اور کوئی نمبر نہیں ہے
اب میں آپ کو دوں گی پاپا کا نمبر
نہیں اس میں اکاؤنٹ ہوگا نہ اس کو کھول کے وہ کس پھر کس کا اکاؤنٹ
ہمیں بایہ کو ہے ہمیں بایہ کو اکاؤنٹ ہے پاپا کو نہیں نہ نہ نہ
پھر مجھے پاپا کا ہی نمبر دینا
ہاں ہاں میں آپ نمبر وہ دے سکتا ہے وہ کی ضرورت وہ نہیں بولے گا کچھ
پھر مجھ غریب کو دینا پھر دس اس پہ بھی کراوں گی میں
ہاں ہاں پھر میں آپ وہی نامبر دوں میں سوچ رہی ت کل میں آپ کو وہی نمبر دوں گی آپ کوئی ہے ہی نہیں مجھے یاد ایا کی مجھے ہے نا پاپا کا نمبر اور میں آپ کو وہی دوں گی
ماسی کا پاپا کا لاو سب کا نمبر
ہاں اور بولو اور ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں شکر اللہ کا
خوشی بھی ابھی گئی اپنی نانند کے ساتھ اس کو کچھ لانا تھا
اس کو کیا لانا تھا
پت پتہ نہیں اسی کو خوشی کو بولو نہیں اس نے بولا مجھے نانند آئی
اچھا ٹھیک وہ ہے زیٹ ہوتا ہے
آ لہنگا کے لیے
اچھا اچھا ٹھیک ان کو کور لانا تھا پھر ہاں
اس نے بولا میں وہ بھی گئی انہیں کے ساتھ مما بھی گیی بچاری بیمار ہے اس کو بہت زکام ہے اس نے پھر سے دوائی لائی ہاں پھر سے وہ بھی کھائی آپ اس کو شاید وہ اس کو پتہ نہیں کچھ شیو رنگ ہو رہی تھی اس دوائی سے
وہ تیز ہوا ہوگا
ہاں اس نے کھایا تھا اس کو بولا پھر جاننے کوئی بات نہیں ہے اس سے ہوتا ہے
ا
تو کوئی بات نہیں ہوگی فارق آپ وہ سوئی تھی اندر پتہ نہیں اب وہ کہاں گئی میں کچن میں بیٹھی ہوں
اچھا ٹھیک اور ڈیڈی آیا
ہاں ڈیڑی آیا اس نے کھانا یہی پر آج گھر میں ہی کھایا وہ بھی اندر بیٹھا اس کو اب چائے دی اس نے مانگی لپٹن چائے میں نے اب اس کو وہی دی
ہاں وہ پھر پیتا ہے فرائیڈے کو لپٹن چاۓ اس ٹائم
ہاں اب میں نے اس کو بنا کے ابھی دی آپ بولو آپ کیا کر رہے ہو
میں سوئی ہوں ایسے لیٹی ہوں میں نے کام ختم کیا چائے پی گرم کی میں کھانا کھانا لیٹ پکاؤں گی
میں بھی پکاؤں گی لیٹ ہی مجھے کبڑے کچھ دو خوشی نے بولا میں خود میں نے بولا نہیں میں خود دوں گی ابھی دے میں مگر ہاں میں ابھی دیر سے یہ کابی دوں گی ابھی ہے نا گھرمی باہر
ہاں باہر ہے نا گرمی لیٹ دونوں یا پھر صبح دونوں ہوتے ہیں
ہاں آپ دیکھو گی کیا کروں گی
ہوں
اور بولو
خوشی کو فارق تھی
ہاں ہاں اس کو آج فارق تھی اس کو کل شام کو پین تھی اب اس کو ہوئی فرق اب ماما ہی بچاری بیمار ہے
کرنا مہربانی کر کے وارنہ یے وہی پے ہو جائیں گے
ہاں میں کروں گی انشاء اللہ اب میں خوشی کو بھی بولوں گی اس کے ساتھ بھی تھوڑی کریں گے
ہاں اب کرنا
کالس اور آپ کے ساتھ بھی انشاء اللہ
اچھا پھر مجھے پاپا کا نامبر لانا
ہاں میں دوں گی آپ کو پاپا کا نامبر
ٹھیک ہے او اس کو بھی لیمینس ہے لوگے کا ہے لیکن جب وہ اور جب اس کو جب اپ لاؤ گے نا وہاں سے نمبر وہ نمبر پہلے ہی مجھے دینا وہ او ٹی پی مجھے بھی یہی پہ لگانا ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے فون پہ میں بھی آیا سمجھ دونوں
اچھا اچھا ٹھیک ہاں بس ایسے ہی بیٹھے ہیں
بہنوں کو بھی بولنا تھا یہ کام کرو ان کے پاس بھی ٹائم ہے
کہاں ہے ان کو اتنا ٹائم
شام شام کو کرتے اگر پانچ پانچ ٹاسک کے
اب ایک کو ایگزام ہے کالج میں اس کو بھی اور دوسرے کو بھی ٹویلتھ کا ہے وہ کہاں کریں گی یہ کام ان کو ہے نا دونوں کا اگزام آپ اس کو بھی کچھ دن بچے ہے اور اس کو بھی کچھ ایک دو مہینے ہیں وہ بھی اسی کی تیاری کر رہے ہیں آب وہ نہیں کر رہی ورنہ میں نے ان کو بولا ہوتا
ہاں
میں ان کو بولتی پھر آپ بی کارو مگر ان کو ابھی ٹائم نہیں ہے پھر وہ کریں دیکھیں گے آپ مت نا ونٹر تک رہے گا پھر کریں گے وہ تا بھی سردیوں میں یہ کام
یہ اچا ہے نہیں
ہاں اس میں کیا ہے جو بیٹھا ہوگا تو اس کے لیے اچھا ہے جب ٹائم ملے گا ہاں جب ٹائم ملے گا تو کرھرنا ہوتا ہے
کیا ہے
ہاں ہاں
دس دس منٹ اتنے چاہیے بس
ہاں آپ کیا پکایا سبزی
پنیر پکائی اور بینگن ٹماٹر پاپا کے لیے
اچھا کہ ان میں مزہ ہوتا ہے میں نے بھی کل ٹماٹر پکائے تھے
میں اب کہ مرچی بہت ڈالی میں نے پاپا کے لیے
اچھا اچھا ٹھیک اس کو نڈال نہیں ہوتی ہے
نہیں نہ مسالہ نہ مرچی مرچی بہت
مزہ کچھ
ہاں اچھا مت ہوتا ہے یے بھی کھاتا ہے اذہان بھی ہونے کو آتا ہے
اچھا اچھا ٹھیک اس کو پھر مزہ آتا ہوگا اس میں ہوتا ہوگا
اس کے لیے یہاں پے مجھے سبزی بنا کے یے ہوتی ہے آج وہ گئی ہے پکنک اس کی میم
اچھا کن کے ساتھ
ٹیچرز کے ساتھ شاید
اسکول کے ساتھ
ہاں ہاں اب اس کو آج چھٹی تھی اب میں کل بھیجوں گی انشاء اللہ
اچھا چھا آپ نہیں گئی وہاں ننھیال
نہیں نہیں کہاں گئی
اب جانا تھا اب ٹائم ہے ابھی پھر کہاں جاؤ گی
ماما مت تھی یہاں پہ اب کس کے ساتھ جاتی
جب ماما آئے گی تو پھر یے کل پرسوں جانا یایا
کل کل تیاری کرنی ہے دعوت کی پھر آئے گی خوشی اور وہ آمیر صاحب پھر کہاں سے جاؤں گی پھر مت خوشی کو یہاں پے اکیلے چھوڑو گی نا سنڈے کو
اچھا سن ہاں کل ہے سیٹرڈے ان کو سنڈے کو آنا ہے اچھا ٹھیک اب جانا مگر وے وہیں سے پھر مت نہ ٹائم آتا ہے یہاں پر
کہاں آئے گا پھر لیکن مجھے لینے والا کوئی بھیا کو آج کام ہے مجھے اب کام ہے
تو آپ پھر یہاں سے بھی ٹائم مت نا آتا ہے
ہاں آپ کی بات تو صحیح ہے اب دیکھوں گی اب جاؤں گی
اگر جا ہاں ہاں تب ہی جانا پھر آپ کو تھرس ڈے آنا ہے نا ان ہی ان ہی دنوں میں جانا آپ
ہاں وہ کہہ رہی تھی نانی رات کو آنا لیکن میں کہاں جاؤں گی رات کو پھر اذہار مت بیٹھے گا وہاں پے اذہار نے کل بولا میں دن کے لیے بھی نہیں آؤں گا
پھر اکیلی جاؤ یے بیٹھے یے بیٹھے گا پھر ماسی کے پاس اب اکیلی جاؤ پھر اب بھیا کے ساتھ جاؤ ایک گھنٹے کے لیے تو پھر واپس آنا
ہاں وہی
اب لائے انہوں نے شادی کے لیے کپڑے
نہیں آپ کی قسم جب یہاں پے کوئی ہے ہی نہیں گھر میں کوئی رہتا تو ہم مما اور میں جاتی
ہاں آپ مت نہ ہے کوئی وہاں پر ب ا کزن کو بولتی آجا کال پرسوں یہاں پر ہو اس کے پاس
کریں گے ارے مما بول رہی تھی میں یہیں پے جاؤں گی دیکھنے اگر یہاں پے نہیں بھی آگر ملا تو پھر جائیں گے لال چوک
ہاں پھر لال چوک ہی جانا پھر مت یے بچارے خود لا سکتے ہیں ہاں
دوپٹے دو دلانے ہیں
اچھا اچھا ٹھیک ہاں جاؤ نا اگر کپڑے لانے جاؤ گے پھر وہیں سے لانا ہاں پھر مت نہ ٹائم ملتا ہے یے وہی پر کچھ نہیں پھر ٹائم ہی نہیں ملتا ہے
ٹھیک ہے واپس کرنا فون ٹھیک ہے اللہ حافظ ا بھی کرنا
اوکے